آج کل میں توک ہیلو ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام اور کیسا مزاج ہے
صحیح ہے صحیح ہے بہت آپ بتائیے کیا حال چال
جی جی سب خہریت ہیں اور جی جی جی اور کیا کر رہے تھے
بس کچھ نہیں بچوں کو اپنے میں اپنے شہزادی کو اور شہزادے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی بس پڑھا رہی تھی ماشاء اللہ بالکل کہنا نہیں مانتے بالکل کہنا نہیں مانتے بہت دکی کیا ہوا ہے مجھے
ہ سبھی بچوں کا یہی حال ہے آج کل سب بچے ایسے ہی کرتے ہیں
جی جی ایک تو وقت نہیں ملتا پڑھانے کا اور جو یہ وقت ملتا ہے یہ
جی جی جی سب ایسے ہی ہے بس کیا کرے بگ اللہ نے ایسے ہی بچوں کو بنایا ہے تنگ کرنے کے لیے
ہاں ہاں بال بک اور آ میں نے سنا آپ کی جو شہزادی ہے وہ بہت تنگ کرتی ہے
جی جی بالکل بہت زیادہ تنگ کر ہے بس کیا کرے اب جی جی جی جی جی اور گھر امی ابو گھر پر ٹھیک ہے سب
سب بڑھیا سب بڑھیا سب خیریت ہے اللہ کا شکر ہے
جی جی جی جی میں نے نا فون کیا تھا بس کچھ نہیں آج ہم نے ویسیے ہی روٹی کھا لی بس بچوں جی جی پراٹھا بنائے تھے گھر امی نے جی جی جی بس میں نے نا اس لیے آپ کو فون ان کے یہاں ک ب جانا تھا
ہاں بازار میں ضرور چلوں گی آپ کے ساتھ اور آپ نے کیا شاپ آپ نے کیا خریدنا بتائیے
جی جی بس ویسے ہی میں نے سوچا اگر میں تھوڑی سی کچھ نئے کپڑ کپڑے لے آؤں تو اچھرے گ نا آج کل ویسے سے گرمی بہت زیادہ ہے
بہت زیادہ بہت زیادہ سب جگہ ماشاء اللہ اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے کیا بتائیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج کے اندر جا رہے ہم کہیں بازار جاتا ہے بازار جاتا نا بازار جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سورج کے اندر اندر اندر اندر اس کے اندر جائے جا رہے ہیں اتنی گرمی لگتی ہے میں پت نہیں کیوں میں اپنے ابو کے گھر گئی تھی اتنی نہیں کہہ سکتی وہاں پر ٹھنڈک ہے پر جس جیسے ابو کے گھر سے یہاں آئی اتنی گرمی لگے مجھے اتنی گرمی لگے ماشاء اللہ کیا بتاؤںا آپ کو پھر اس کے بعد میں نے فٹافٹ اپنے کپڑے کپڑے بدلے اور بالکل ہی پتلے کپڑے کوٹن کے کپڑے ڈالے پھر مجھے راحت ملی
میں بھی اپنے ابو کے گھر آئی ہوئی مگر میں نے پوری یہاں پر پورے پتلے کاٹن کے کپڑے پہن لی ہوں مجھے گرمی برداشت نہیں ہوتی مجھ سے اب
بالکل بالکل ہاں جی ہاں گرمی برداشت جی اور بنیا کریں نا آپ بنایا کریں کیا ن میں آپ نیمبو پانی پیا کریں آپ روح افزا پی لیا نیمبو پانی پی لی گوندنی پی پیتے آپ گوند
نہیں مجھے گوندا اچھی نہیں لگتی
اچھا میں آپ کو ایک ریسیپی بتاتی ہوں پتہ نہیں آپ کو پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی بٹ ایک بار ٹرائی کرنا جیسے آپ نے نیمبو پانی بنا لیا نا ٹھیک ہے نیبو پانی ہاں اس میں گھون ڈالیں اس میں رو
رو افزا بھی ڈالنی ہے جی جی جی یہ میری ممی بناتے ہیں
بناتے ہیں اچھا اچھا آپ کی امی بناتے ہیں
بناتے ہیں بس مجھے نا پسند نہیں آتا تن کی پتن جی جی جی
مجھے تو میری ممی ممی نے بنایا امی نے بنایا میری میں نے س اچا پتا نہیں کیا بنا رہی ہیں میری امی بھی جان میں پیوں گی میرا شہزادہ اتنا نخرے والا ہے ماشاء اللہ کیا بتاؤں میں آپ کو اس نے گٹ گٹ کر کے پی لیا تو میں ہے ران میں میرے شہزادے کو بیٹے کو پسند آ گیا تو سب مجھ لو سب کو آ گیا پھر میں نے اپنے شوہر کو بنا کے دی تو انہوں نے بھی بڑی خوش ہو کے پ
اچھا اچھا مجھے اور میرے شہور کو گوند بالکل پسند نہیں ہے آزادی کو بھی بڑی پسند ہے وہ میرے امی سے کھاتی ہے مگر مجھے نہیں پسند ہے یہ جو منہ میں جاتے منہ میں جات کا جو کتا کتا اچھا لگتا ہے ن اب
اچ اچ ہاں میں تو آپ کو پھر اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی آپ تو بالکل ہی چھوڑ دیں گے کھانا اس کو میں جب چھوٹی تھی ن نہ تو اس کو ناک سمجھ ج ھ یہ ن کہ
میری امی مجھے پتا کیسے دیتی تھی ایک کولی کے اندر ایک کولی لینی اسی کے اندر یہ بڑی ساری گڈ ڈال دینے تین چار چمچ اس کے اندر دودھ ڈال دینے اور اس کے اندر روپ سے ڈال دینی اور اوپر سے چیننی ڈال دی نہیں تو ہمیں ہم ایسے کھاتے تھے چھوٹے ہوتے جیسے جو میرا جو کی عمر ہے نا اتنے اتنے ہم تھے نا تب ہم ایسے کھاتے تھے پھر دھیرے دھیرے ہم زیادہ زیادہ سیانے ماشاء اللہ کچھ زیادہ س آنے ہو گئے ہم تو ہم نے پھر تھوڑا کرنا تھوڑا ڈال دیا دودھ بنایا کچی لسی ہو رہ اس میں ایک چمچ ڈال دیا ایسے کرنا شروع کر دیا ہم نے
جی جی میرے امی ابو وہ سب ایسے کھاتے ہی بس مجھے ہی پتہ نہیں کیوں اس سے تھوڑی الرجی ٹائپ فیل ہوتی ہے جی جی جی بچوں کے ساتھ کتنا مشہور میں تو بچوں کے سات ہی نا مصروف رہتی ہوں نا اپنا خود کا نہیں پتا پتا لگتا ہے میں نے اپنے خود کے پڑھائی بھی کرنی ہے
بالکل بالکل میں سارا دن اپنے بچوں کے ساتھ گگو کرتی رہتا توں سارا دن گف تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ میری امی ہم سے بات نہیں کرتی وہ نہیں کرتی بٹ یہ بچے ایسے ہیں بس ان کے را زیا
جی جی جی آج کل بچ ایک دوسر سے مشورہ بھی نک کرتے نا امی کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں سارا دن
ہاں بالکل بالکل صحیح صحیح کروایا آپ نے
اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی کھیلتے رہتے تھے ان سے مشورہ کرتے تھے کیسے کھیلے کیسے نہ کھیلے یہ آج کل ا ج آج کل کے ب پچھے اپنی امی ابو کوئی پریشان کرتے ہیں
سب سے زیادہ تو اپنی ہاں امی کو ایسی تسی کر رکھی ہے انہوں نے یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے یہ کہاں پڑا ہے وہ کہاں پڑا ہے یہ کہاں رکھا تم نے ہے یار ہمیں کیا پتا ماشاء اللہ یہ کہاں رکھا ہے آپ نے
جی جی جی
اور فرمائیے کچھ
ب ا میں نے نا سنا اگلے ہفتے نا ہمارے فیملی کے نا گیٹ ٹوگیدر کی یجنا بنائی ہے اگر آپ
اچھا جی ضرور ضرور جی آپ نے نوتا ہے تو ہم ضرور آئیں گے ضرور آئی ضرور
اور اپنے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیے انہیں بھی اچھا لگے
جی جی جی جی ضرور فرمائی گے
آپ کے شوہور کی نوکری اچھی چل رہی ہے
ہاں جی ہاں جی م ش ٹھیک ہے اچھا اللہ کی دوا سے کام کاار بہت اچھا چل رہا ہے ہمارا تو ٹھیک ہے جی بہت اچھا ہے آپ بتائیے
جی جی میں نے سنا تھا نا ان کو بھی کئی نئے پروجیکٹ ملے ہیں جس سے ان کی بڑی بہت ساری ذمہ داری بڑھ گئی ہیں اور وہ بزی رہتا ت ا
جی بزی بھی رہتے ہیں فرسٹڈ بھی رہتے ہیں باقی مجھے تو میرے شور نے گھر سے نکالا ہوا کہ تو چھٹی نہیں مار رہی ت کو ایکسرسائز کی جائے جو مرضی ہو جائے میری امی وہ میری جو باز اس کو میرے پر ترس آ رہا ہے کہ بس خرااب بس خرااب بس خر بہت ہو گیا میرا ایکچولی جو میرے جو فیس ہے نا وہ بڑا قتلا ہو گیا چھوٹ چٹا سو ہو گیا جو بہت ہےو ہےو نا بلوٹنگ تھی فیس وہ ساری اتر گئی ہے ہاں جی وہ بس وہز کر کے وہ بس مجھے دیکھ دیکھ کے بولی جا رہی ہیں کہ بس کر دے اپ ایکسرسائز وغیرہ آپ چھوڑ دے بٹ میرے شوہر جی شوہر کہتے ہیں تو گرس گھر بیٹے تو پھر دیکھی ہو مجھے ان کا کہنا ماننا پڑے گا جی
صحیح ہے آپ ک ش کیا رکھ رہے ہیں آپ کو پتلے ہونا دیک ہونا دیکھ
ہاں جی پتلا دیکھیے جی پتلا تو بازی میں آپ کو کیا بتاؤں پتلا تو میں ہوں ب جو میرے جینس ہے نا اس میں دقتیں بہت ہیں کیسے میرے ابو شوگر ہے میری جی ہاں جی ہاں ج کیا کہ مطلب ہے کہ میرے ابو ا ہاں جی نہیں میرا فاد سے پہلے ففٹی ایٹ ویٹ تھا
جی جی ایسے ہوتا ہے شادی سے پہلے ففٹی پلس ہوتا ہے مگر سکسٹی سے کم ہوتا ہے اور شادی اس کے بعد اتنا ہو جاتا ہے
ہاں بس ان فرق تو پڑے گا نا ہم دو بچے کی امی بن چکے ہیں تو اس کا تو فرق پڑےا فائ گ
جی جی
جی وہ فرمائیے
جی
اور فرمائیے آپ نے کیا بنایا دوپہر کو اوکے میں نے سنا آپ بہت لذیذ پکوان بناتے ہیں تو تھوڑا ہمیں بتائیے
جی جی جی بناتی ہوں بس بچے اگر ساتھ دے بچے اگر چپ چاپ رہے پھر تو میں بڑا اچھے اچھے پکوان بھی بناتی ہوں جی جی جیم میں ا میں تو بریانی بڑی اچھی بناتی ہوں
و جی واہ یہ ہماری تو شان ہے شان ہے بریانی بریانی نہ کھائے تارا دن نکجوستا ہماری عیدی نہیں ہوتی جب تک ہم بریانی نہ کھائیں
جی جی جی ہمارے ہمارے گھر پہ تو تو س ابھی ایک دو دن بعد ہیاں کیا کہتے بریانی بناؤ جی جی جی اور جی جی آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا
جی جی جی بہت ہمیں بھی
اپنا دھیان رکھیے گرمی بہت زیاد ہے
جی جی جی
جی جی جی جی جی جی خدا فس